لہسن
وعلیکم السلام ٹھیک اچھا سر
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہووں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے وہا سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہے
اب آ رہی ہے
ہاں وہ نا فین کای رکو میں فین بند کرتی ہوں مگر گرمی بہت زیادہ ہے
بہت زیادہ میں نہیں کر پاؤں گی سروائو فین کے بغیر
ورنہ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے کرنا پڑے گا
اچھا ٹھیک میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا آپ کو
ہاں آرہی ہے کلیئر مگر مطلب آواز دھیمی آ رہی ہے سن اچھی سے سن آب میں نے فین کیا نہ بند اب آرہی ہے
اچھا ٹھیک آج ہم پیسوں کی بچت کی اہمیت پر بات کرتے ہیں
بہت اچھا ٹاپک ہے آج کی مہنگائی کے دور میں پیسوں کی بچت ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے
بالکل لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ زیادہ کمانا ہی سب کچھ ہے لیکن اصل کامیابی اب اپنی کمائی ہوئی سمجھداری سے خرچ کرنا اور حصہ بچانا بھی ہے
صحیح کہا اگر انسان ہر مہینے تھوڑے سے پیسے بھی بچ چالی تو وقت کے ساتھ وہ ایک اچھی رقم بن سکتی ہے
اور جب اچانک کوئی ضرورت یا پریشانی ہو جائے تو وہ بچت کے پیسے کام آتے ہیں
ہاں ورنہ لوگ مجبورن قرض لیتے ہیں جو بعد میں اور پراے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے
بچت صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں ہوتی کم آ آمدنی والے لوگ بھی تھوڑی تھوڑی بچ کر سکتے ہیں
بالکل بات پیسوں کی مقدار کی نہیں عادت کی ہوتی ہے
اگر بچپن سے ہی بچت کی عادت ڈال دی جائے تو انسان بڑا ہو کر بھی ذمہ دار ذمہ داری سے اپنے خرچے چلاتا ہے
اور والدین بھی بچوں کو سکھائے کہ ہر چیز دیکھ کر فورا خریدنا ضروری نہیں ہوتا
صحیح بات ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھنا بھی بچت کا پہلا قدم ہے
جتنی ضرورت ہو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے باقی پیسے مستقبل کے لیے بچا لینی چاہیے
اس طرح نہ صرف گھر کا نظام بہ ہے دل کو بھی سکون رہتا ہے
بالکل بچت کنجوسی نہیں بلکہ سمجھداری اور دور اندیشی کی نشانی ہے
کیا اسی لیے ہر گھر میں پیسوں کی بچت کی عادت کو فروغ دینی دینا چاہیے
بالکل کیونکہ آج کی چھوٹی سی بچت کل کی بڑی راحت بن سکتی ہے
ہاں ا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کہ لوگ اچھی کمائے کی کہوا ایسے زیادہ کے باوجود بھی پریشان کیوں رہتے ہیں
بالکل خم ایک سیکنڈ
اکثر کسی وجہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کمائی سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں اور بچت کی عادت نہیں ہوتی
بالکل جب ہر پیسہ صرف آج کا پر خرچ ہو جائے تو کل کے لیے کچھ نہیں بجتا
اسی لیے ہر انسان کو اپنا آمدنی کا کچھ حصہ ا ضرور بچانا چاہیے
کچھ لوگ کہتے ہیں جب زیادہ کم کمائیں گے تب بچت کریں گے
ہاں وہ بھی بات ہے ا لیکن اصل بات یہ ہے کہ بچت زیادہ کمائی سے نہیں اچھی پلاننگ سے ہوتی ہے
بالکل اگر آج سو روپیہ میں سے دس روپیہ بھی بچا لیا جائے تو یہ بھی ایک اچھی شروعات ہے
چھوٹی چھوٹی بچت ہی مل کر بڑی بچت بنتی ہے
گھر کا بجٹ بنانا بھی بچت کے ایک بہترین طریقہ ہے
ہاں جب ہم ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہو رہا ہے تو فضول خرچی کم ہو جاتی ہے
آج کل آن لائن شاپنگ اور غیر ضروری چیزوں پر بھی لوگ بہت پیسہ خرچ کر دیتے ہے
اسی لیے ہر چیز خریدنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ واقع اس کی ضرورت ہے
والدین کتنی محنت سے پیسے کماتے ہیں ہمیں ان کی محنت کی قدر کرنی چاہیے
بالکل ان کی کمائی کو سمجھداری سے خرچ کرنا بھی ان کی عزت ہے
اگر ہر فرد ا بچت کی عادت اپنا لے تو پورا گھر مالی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے
اور جب مشکل وقت آئے تو بچت انسان کا سب سے بڑا سہارا بن جاتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ بچت صرف پیسوں کی نہیں بلکہ اچھی سوچ کی بھی نشانی ہے
صحیح کہا آپ نے جو آ سمجھداری سے بچت کرتا ہے وہ کل زیادہ مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتا ہے
اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور اس میں برکت دے
آ مین ا لیکن سچ میں آج ہمیں ہر انسان کو بچت کرنا چاہیے ہے نا
ہاں ضرور ہر انسان کو بچت کرنی ضروری ہے تب جا کے آگے جا کے کچھ ہو سکتا ہے اور اور پتا نہیں ہے مطلب آگے جا کے کیا ہوگا اس لیے پیسے ضروری ہونی چاہیے
کچھ لوگ
کچھ لوگ اچھی کمائی کے باوجود بھی مہینے کے آخر میں پریشان کیوں ہوتے ہیں
کیونکہ مقسا مسئلہ اکثر کم کمائی کا نہیں بے حساب خرچ کا ہوتا ہے جب آدمی ہر خواہش کو ضرورت سمجنے لگے تو بچت کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے
مطلب اصل دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ اس کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی ہے
بالکل جو اپنی کمائی کا حساب رکھتے ہیں وہ کم آمدنی میں بھی سکون سے جی لیتے ہیں اور جو حساب نہیں رکھتا وہ زیادہ کمائی کے باوجود پریشان رہتے ہیں
آج کل لوگ اکثر دوسروں کی زندگی دیکھ کر بھی خرچ کرنے لگتے ہے
ہاں سوشل میڈیا نے اس عادت کو اور بڑھا دیا ہے لوگ دوسروں کی چمک دیکھتے ہیں لیکن ان کی حقیقت یہ قرض نظر آتی ہے نہیں آتا
اس کا مطلب ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق جینا چاہیے
بالکل سب سے اچھی زندگی وہ ہے جو اپنی ہوں جو اپ اوقات اور ضرورت ا کے مطابق گزاری جائے نہ کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے
اور جب انسان بچت کرتا ہے تو اس کے اندر مستقبل کے لیے امتحانات بھی پیدا ہوتے ہیں
جی ہاں بچت صرف پیسہ جمع کرنا نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو مح فوظ مستقبل دینے کی کوشش ہے
ا اسلام بھی تو اس وف سے منع کرتا ہے اور دل کی تعلیم دیتا ہے
بالکل نہ فضول خرچی ٹھیک ہے اور نہ کنجوسی بہترین راستہ درمیان ہے جہاں ضرورت بھی پوری ہو اور بچت بھی ہوتی رہے
بالکل اگر ہر گھر میں یہ سوچ آ جائے تو کتنی مشکلیں کم ہو سکتی ہے
اور اگر والدین اپنی مثال سے بچوں کو بچت سکھائے تو اگلی نس ل بھی مالی طور پر زیادہ ذمہ دار بنے گی
آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی پیسہ ہمیشہ انسان کی خدمت کرے ا ہ انسان پیسوں کے غلام نہ بن جائے
بالکل صحیح کہا آپ نے ا کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ بچت صرف پیسوں کی نہیں وق ت اور نعمتوں کی بھی ہونی چاہیے ہے نا یہ بات بھی سچ ہے کہ ام بچت جو ہے وہ صرف پہ پیسوں کا نہیں اس کا بھی ہونا چاہیے
آپ ٹھیک ہو آپ بچوں کو مت پڑھا رہی تھی اس لی آب کی سانس
ارے نہیں میں الٹا بیٹھ گئی ہوں اس لیے میری سانس پھول گئی
اچھا ٹھیک
ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ کہاں جو انسان وقت اور نعمتوں کی قدر کرتا ہے وہ پیسوں کی قدر کرنے کرنا بھی سیکھ لیتا ہے دراصل بچت ا ایک سوچ کا نام ہے
بالکل جو لوگ آج سے پلاننگ کرتے ہیں انہیں کل زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا غلط غلط پڑ ری ہے
ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کمائی ہی کم ہو تو بچت کیسے کریں
ہاں ایسی سوچ ٹھیک نہیں بچت ہمیشہ بڑی رقم سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی مقدار سے شروع ہوتی ہے
اگر روز صرف تھوڑا سا پیسہ الگ رکھ دیا جائے تو مہینے کے آ خر میں اچھی رقم جمع ہو سکتی ہے
بالکل خطرہ خطرہ مل کر ہی دریا بنتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ گھر کا بجٹ بنانا بھی بجت میں بہت مدد کرتا ہے
ہاں جب ہر خرچ لکھا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ پیسہ کہاں زیادہ خرچ ہو رہا ہے
اس طرح فضول خرچی کو روکنا بھی آسان ہو جاتا ہے
اور انسان صرف ضروری چیزوں پر ہی پیسہ لگاتا ہے
شاپنگ پر بھی ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے
بالکل ہر سیل یا ڈسکاؤنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ چیز خریدنی ہی چاہیے
کبھی کبھی سستی چیزیں بھی مہنگی ثابت ہو جاتی ہے اگر اس کی ضرورت ہی نہ ہو
اسی لیے ہر آ خریداری سے پہلے خود سے آ پہنچنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی ضروری ہے
اگر کام نہیں ہو تو اس پیسے کو بچا لینا بہتر ہے
اسی عادت سے دھیرے دھیرے اچھی مالی ڈسپلن پیدا ہوتی ہے
اور جب انسان کے پاس بچت ہوتی ہے تو اس کا اعتماد بھی بڑھتا ہے
بالکل بچت صرف پیسہ جمع کرنا نہیں بلکہ سکون اور ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنا بھی ہے
اسی لیے ہر انسان کو آج ہی سے بچت کی عادت اپنا لینی چاہیے
بالکل آج کی سمجھداری ہی کل کی کامیابی اور بچت کی وجہ بن سک ہی ہے اچھا اوکے اللہ حافظ